ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام کیا حال چال ہے جناب
سب ٹھیک ہے اپنا بتائیے کیا خیریت ہے یار
الحمد للہ اللہ کا کرم ہے
جی جی ماشاء اللہ اچھی بات ہے رہنا بھی چاہیے
ہاں اب کچھ بھی ہو ہر مصیبت میں اچھا میں برا میں ہر چیز م اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا
جی بالکل بالکل اور آج جمعہ تھا نماز پڑھنے گئے تھے نا
ہاں نماز پڑھنے تو گیا تھا لیکن آج نہیں جا پایا میں جمعہ میں تھوڑا ایڈمیشن وڈمیشن کرانے ادھر چلا گیا
اچھا
تو آج چھوٹ گیا اور کیا کر سکتے ہیں
یہ تو پھر غلط بات ہے نا کل جاتے ایڈمیشن کروانے
ج وہ بھی تو ضروری تھا نا
جی بات تو صحی ہے لیکن تب بھی کل بھی ٹائم تھا آپ کے پاس ضوری نہیں تھا کہ آج جمعہی کے دن نم کرنا تھا
ہاں تو کچھ شیتان لوگ بھی ہوتے ہیں نا دقت یہ ہے
جی بالکل بات تو صحیح ہے
اور بتائیے کیا ہو رہا ہے
ہم تو گئے آج جمعہ میں تو بہت اچھا جہاں پہ جی تقریر کیے
ماشاء اللہ وہ سراج احمد صاحب نا
جی جی بالکل بالکل وہ تقریر یہ کہ سات میں میں جب ایک آدمی کو دعوت ملتا ہے تو صرف ایک آدمی کو جانا چاہیے کیونک آپ بچ بچے کو بھی لے کے ساتھ میں جاتے ہیں تو آپ کا لکما یہ سب حرام ہو جاتا ہے تو آپ لوگ یہ بات کو ور کیجیے اور یہ محلہ کا ریتی رواج بھی صحی میں گندا ہے ایک آدمی کی دعوات دو یا کسی کو دو پہنچتے سب لوگ ہیں ٹھیک ہے
اور یہ عادت بہت خراب ہے نا آپ
اور لیڈی لوگ کو کیا کہا گیا کہ ان لوگ کھاتے ہیں کھاتے ہیں لوگ پرس میں اور نکاب کڈ میں کہاں کہاں سے لوگ لوگ کا کر روسٹ وغیرہ یہ سب گھر لے کر
ہاں یہ تو بہت غلط آ جت ہے بہت زیادہ غلط آ جات تھ ہے یہ سےب ہیلو ہیلو
ہاں جی بولیے
آواز جا رہی ہے
جی جی آ رہی ہے
ال ارے یہ عادت جب تک نہیں سدھاریں گے تب تک سماج نہیں سدھر پائے گا بات یہاں یہ ہے بڑے بھائی
بات تو صحی ہے لیکن چلیے آپ جی تقریر کر رہے ہیں تو کسی کسی کا مائنڈ میں آئے گا تو ان شاء اللہ سب سدھر ہی جائیں گے دھیرے دھیرے
ارے اس محلے کے آپ کے محلے محلہ جو ہے
جی
وہ پچاس پرسینٹ جو سدھرا ہے وہ حافظ صاحب کے چلتے سدھرا ہے
جی بھائی جان بات توحی ہے ان کو ماندان بھی اچھا خاصا ہوتا ہے عزت بھی دیتے ہیں اور امام صاحب آ کے چلے گئے لیکن جتنا ان کا ہے نا یوگدان آپ تک میں نے کسی کا نہیں دیکھا جی جی ہاں جی ہاں جی
اور ہم لوگ کو تو خود سے چاہیے کہ اگر خوشی کا موقع ہو تو بنا دعوت کے مت جاؤ اور اگر غم کا موقع ہے تو دعوت کا انتظار مت کرو
جی بالکل یہی چیز تو ہم لوگ کو بچپن سکھایا جاتا ہے
ہوں اگر کسی کے گھر میت ہے تو وہ آپ کو دعوت دے گا تب آپ جائیے گا اس کی مٹی میں کیا آپ سنیے گا ترنت پہنچ جائیے اس کے گھر؟
جی بالکل بالکل
اور اگر اس کے اگر شادی بیاہ یا کوئی بھی خوشی کا معاملہ ہے تو آپ کو بغیر دعوت کا وہاں داخل نہیں ہونا آ
صحیح بات ہے مان لیجیے کہ مطلب انسان اس ٹائم ہے نا الگ ہی لیول میں رہتا ہے خوش رہتا ہے زیادہ آپ کو وہاں تک پہچانے گا ہی نہیں کہ آپ کون ہیں
تبھی تبھی نا ایک انسٹاگررام میں کہتا ہے نا کہ جو غریب ہوتا ہے نا وہ اپنا ک سے غریب ہوتا ہے
جی بالکل
جی
ج
وہ ایک دم پرفیکٹ بات بولا تھا مذاق نہیں کر رہا میں
جی جی سمجھ رہا ہوں میں
ہوں کیونکہ دیکھیے آپ سوچ کے جا رہے ہیں کہ ہمےگو جا رہے ہیں کیا ہو جائے گاگو بڑھیا جائے گا تو لیکن آپ کے طرح کم سے کم سو دو سو کو سوچ والا اور ہے وہ اور لے کے جائے گا تو اور بڑھے گا تو اس کے اوپر ٹینشن پیدا ہوگی نا
جی مجھے کیا ہے نا کہ ابھی جمعہ تھا تو میں نے آیا تو گھر میں نا مرغا چکن وغیرہ نہیں بناتا تھا ٹھیک ہے نا تو مجھے بھوک ہی نہیں لگ رہا تھا تو جمعہ کے بات تو چاہیے ہی چاہیے
ہاں وہ تو ضروری ہوتا ہے
آیا تو بھوک نہیں لگا پھر بہت دیر ویٹ کیا بہت دیر ویٹ کیا تو تھوڑا سا بھوک احساس ہوا تو میں نے پھر کایا تو سے کھایا لیکن جمعہ کی طرح نہیں لگا یار
کیوں جما والا وائف کیوں نہیں آیا ہے
جمعہ میں جیسے چکن وغیرہ جو بنتا ہے وہ نہیں بناات تھا
ارے کوئی دقت نہیں ہے ایک آدھ ہفتہ ایسے ہی کا لینا چاہیے
جیسے ہی مسجد میں دا ہوا پانی کے لیے دیک گا پانی کیسے مارا ہ مسد
ہاں اللہ کا کرم ہے ابھی ممبئی والا نیوز آپ کو پتا ہے کہ نہیں ممبئی والا نیوز
نہیں تو
جس میں املین کاادری جو تھے
جی
وہ وہاں پہ ممبئی میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو بارش کے لیے دعا کرتے ہیں اور دعا کرنے کے جسٹ پانچ منٹ کے بعد بارش ہونا شروع ہو جاتا ہے اتنا بارش ہوتا ہے اتنا بارش کہ پورا روڈ پانی سے بھر جاتا ہے
ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا ان کے زبان میں
دعا قبول ہو گیا دعا قبول ہو گیا
جی
اور بھائی جان ایک رات کچھوں
جی پوچھیے
شادی وادی کا کیا چکر ہے آپ کا
شادی تو کریں گے بھائی جان لیکن ابھی نہیں میرا ابھی پانچ سال چھو سال تو لیٹے ہیں مان لیجیے میرے حساب سے تو پہلے میں آپ اپنا کچھ کرئر بنا لیتا ہوں نا جی پانچ سال چار سال سال تو میں تو بولا بولے گا کیونکہ اس تو وقت لگ گا ہی نا
اچھا تو میں نے تو کس میں اور میرا ہے نا میرا میں نے تو کسی کو چار سال رکوا کے رکھا ہوں بولا ہوں کہ کیسو اٹھارہ سال اس کا پورن ہے جو پھر شادی کر لوں گا اس سے
جی پرفیکٹ ہے آپ بہت اچھا سوچ ہے آپ کی بہت اچھا سوچ ہے آپ کی کیک دیکے کیونک لڑکیو کا اٹھارہ سال کے بع ہی شادی کرنا چاہیے چاہے بیس سال اکیس سال چھوٹا ہے زیادہ نہیں کرنا چاہیے
چھوٹا ایج میں دقت ہو جاتا ہے بڑے بھائی کیونک اس سمے ان بچپنا والا عمر رہتا ہے اور اس سمے وہ سارا لوڈ
تو آپ اٹھارہ سال تک رکوائیں گے آپٹھہ تو اٹھہ بار تور ہم شادی کیوں کریں گے پہلے اسے منگنی منگنی کر تھوڑا دن اور رہنے دیجیے گا ایک سھ
میں نے تو میں کہہ دیا کہ اپنا پر لے کے کر دیا لیکن میں یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں مطلب میرا ایک دوست ہے موٹا وہی کر رہا ہے
اچھا اچھا چلیے ماشاء اللہ اچھی بات ہے وہ شادی کے لیے پیچھے نہیں نہ ہٹا وہ کرنے کے لیے ریڈی ہے نا بس وہی کافی ہے
وہ کیسے ہٹ جائے گا وہ وہ پورا تیار ہے تو سچی محبت ہے اس کی تو کیسے ہٹ جائے گا
جی بالکل ہونا بھی چاہیے نا تو آج کل کے جیگ میں تو صرف انسان بات کرتے ہیں ٹائم پاس کرتے ہیں شادی کی جسے بات آتی ہے اسے پیچھے ہٹ جاتے ہیں
فائدہ اٹھا کر کے چھوڑ دیتا ہے اور یہ اس یہ سماج میں بہت بڑا کالا دھبا ہے آدمی کے اوپر
جی بالکل بالکل
کہ اگر آپ کسی لڑکی کا لائف بنا رہے ہو نہیں ہو
جی ہاں جی
ابھی ابھی آپ کو تو وہ راجستھان والا پت ہی ہوگا انسیڈنٹ
کیا چھی راجستھان میں کچھ کچھ پتا ہوگا تھوڑا ہینٹ دیجے
تیرہ سال کی بچی کا جو ریٹ کیا ہے
جی جی بہت برا حال ہے اس کا اس لیے میں بولتا ہوں کہ اپنے بچے پر دھیان دیجیے گھر سے سمت نکلنے دیجیے تو لوگ ہے نا سوچتے کہ نہیں اتنا بیٹی لوگ کڑھیا نہیں رکھنا ہے یہ وہ تو ایسا سب کانڈ ہونے کے بعد ہی سب انسان سترک ہوتا ہے
ہمارے جو بزرگ آدمی تھے وہ سب اچھا کام کرتے تھے کہ بیٹیوں کو کو بنا اجازت کے باہر نہیں جانے دیتے اور جب سے یہ چھوٹ ملی ہے تب سے ادھکتر ادھکتر ریپ کے سارا ادھکتر
آئے گئے کیوںک دیکھیے آج کل کے لڑکا لو ہے نا بے روزگار ہے اور صرف نشہ وغیرہ کر رہا ہے نشام ملوں کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے
ہاں اور بچپن ہی سے وہ لوگ کا دماغ میں تھڑا اور بہت ہیویب چیز گھس ج رہا ہے تو کیا کریے گا
جی اور مان لیے کہ اکیلا روڈ پہ لڑکیوں کو دیکھیے گے تو نظر تو منرائے گا ہی نا تو اسی لیے انسان کو سوچنا چاہیے تھوڑا کہ بیٹے ہو گھر سے باہر ا بھی نہیں نکلنےتے جک
ہاں ہاں بات صحی کرے آپ اگر خود خود سے سنبھلنا ضروری ہے ورنہ دوسرا لوگ تو چاہتا ہی ہے کہ تم برباد ہو جا
یس ایک دم پرفیکٹ ایک دم آپ کی بات پہ دم ہے بھائی جان
اچھا اور ابھی اور بتائیے ابھی آپ پڑھائی کہاں تھا کیا بڑے بھائی
بھیا اب بی اے سمیسٹر میں ہے نا ایڈمیشن ہونے والی ہے میرے کو تو ابھی تک مارک شیٹ وغیرہ یہ سب کچھ نہیں ملا ٹی سی وغیرہ لینے جا رہا ہوں تو ابھی نہیں ہے ابھی نہیں ملے گا تو اس کی وجہ سے میں ابھی نہیں کروایا ہوں تو آپ کے حساب سے کیا رہا بیے سمیسٹر فرسٹ لو یا پھر اور کچھ میں کرنا چاہیے میرے کو ٹرائی
آپ کا مطلب مائنڈ کیا بول رہا ہے مطلب آپ کا دل کیا چاہ رہا ہے
میرا دل صرف شادی کرنا چاہ رہا بھائی جان
آپ کا دل شادی کرنا چاہ رہا ہے نا
ہاں بس کیوںکہ مجھے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے میں پڑ کر کچھ ب نہیں پؤں گا توہے بزنس سوچ رہا ہوں تو بزنس بھی کے لیے بھی پونجی چاہیے پونجی میرے پاس ہے نہیں تو میں کہاں سےنا کھول پاؤںا ابھی
دیکھو ابھی آپ کیا کرو کہ ابھی جو آپ کے فادر ہو فادر کا تو بزنس ہوگا ہی
جی جی بالکل
تو ابھی فادر کا ہاتھ بٹائیے آپ کیا سمجھیں
جی ماشاء اللہ بات تو اچھی بول رہے ہیں
فادر کے ساتھ رہیے پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے بزنس میں جب آپ کو آئیڈیا آنے لگے گا
جی
پھر آپ کو سب چیز دیکنے دیکھنے اکھنے آنے لگا سنبھالنے اگر آپ سنبھالنےان مطلب آپ کے اندر وہ ابلیٹی آ جائے گی رسپانسبلٹی آپ لے لو گے تو پھر اس کے بعد آپ آگے دیکھنا اپنا کچھ کرے کرنا
جی جی بالکل
کیوںکہ ابھی آپ ابھی کہی ہو تو فریسر ہو اور فریسر آدمی اگر ابھی دکان کھلے گا تو ابھی اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیسے
جی بات تو صحیح ہے
کیا کہ دکان صرف کھولنے کھول کر بیچنے کے لیے نہیں رہتا اس میں آپ کو گراہک بنانا پڑتا ہے اچھے سے بات کرنا پڑتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جس سے دکان سکسیس ہو جاتا ہے اگر آپ یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اگر آپ چوک جائیے گا نا تو آپ کا دکان پھر نہیں چلے گا بات
اچا بات تو آپ کا پورا صحیح ہے بھائی جان
تو ابھی میں آپ کو یہی یہی سجیسٹ کریں گے کہ پڑھائی آپ کنٹینیو کرو اور مطلب پارٹ ٹائم کے طور پر پاپا کا ہاتھ بٹاؤ
جی جی بالکل ٹھیک ہے بھائی جان میں یہی کروں گا آپ سے
ہاں بڑے بھائی
اور آپ کیا کر رہے ہیں جو اتنا آپ جان دے رہے ہیں
بڑے بڑے بھائی گیان میں خود نہیں دے رہا بڑے بھائی آپ نے مانگا تو میں نے دیا بڑے بھائی
جی بات تو بالکل صحیح لیکن ابھی کچھ کرتے نہ
ابھی میری عمر ہی کیا
کر رہے ہیں
ابھی میری عمر ہی کیا بڑےی بھائی ابھی تو تیس سال کا ہوں میں صرف
کتنے بیس سال کی
تیس سال کا تیس سال کا مصیر
مائی کوٹ تب تو آپ کو لگ رہا ہے کہ میرا عمر کم ہے
و نہیں نہیں بڑے بھائی ابھی میں نے تو الیونتھ میں ایڈمیشن لیا ہوں تو پہلے سوچ رہا ہوں ٹویلتھ کلیئر کر لیتا ہوں پھر اس کے بد کچھ کروں گا
جی جی چلیے کوئی نہیں بھائی جان آپ آپ تو یاد ہی نہیں کرتے ہیں میں ہی بار بار کال کرتا ہوں تو آپ بھی مجھے یاد کیجیے گا ٹھیک ہے
ضورھائی جان ابھی ترت ہی یا کر گا بائی جان آپ کو ٹشن
جی جی اوکے اللہ حافظ
بڑے بھائی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ٹھیک ہے بھائی جان رکھتا ہوں میں ٹھیک ہے
ٹھیک ہے بھائی جان ٹھیک